ولمسلامھائی جان وعلیکم السلام
اور بیچن کیا حال چال
بس بائی جان سب کرےت سر آپ جناب سب ٹھیک ہو گھر میں آب اھی سب ٹھیک
بس بس اللہ کی میر
جی جی بھائی چان جی ماشاء اللہ بھ جان میں کہنا چاہتا ہوں بھائی جان کی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر آپ نے دللی میں سنا ہوگا کہ کنا کتنی گرمی بڑ رہی ہے اور آپ نے سن آپ نے شکرنہ سن جی جی م نے ور کا تھا ہاں جی بھائی جان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو آج کل دیکھا ابھی کیا آپ نے سنا اس کی آکسیجن کی کتنی کمی پڑ رہی ہے
جی بالکل بھائی جان
جی ویسے ماشاء اللہ کہ اس کی جو کیا ذموار کون کہ ہم ہی لوگ ہیں کی کیا ہوتا ہے کہ جو پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں تو پیڑ پودے تو کاٹے جاے ہیں بھائی جان چلو ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر پیڑ پودے آپ نے کاٹے تو لگاؤ بھی تو صحیح
بالکل بجان
کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھائی جہاں کی جو آج کل آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے کہ فیوچر میں نہیں ہوگیا اگر ایسے آپ پیڑ لگانا شروع کر دو گے تو ہمارے جو جو بچے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے فیوچر میں ان کے لیے اچھا رہے گا کہ ہمیں جس دور سے گزر رہے ہیں ان کو اس دور سے گزرنا نہیں پڑے گا بھائی جان
بالکل بالکل
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے نقصانات ہیں کہ پیڑ اگر آپ لگاؤ گے تو بہت سارے فائدے ہیں
بالکل
یہ جو گرمیاں آج کل جو یہ جو فورٹی فائیو ڈگری فورٹی سیون اس کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں
کاںٹ بالکل بھائی جان
بھ جان آپ نے آپ نے مطلب وہ پتہ ہی ہوگا کہ جموں کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کم ٹیمپریچر ہے
بالکل بالکل جموں کشمیر جنت
بالکل ماشاء اللہ اس تو جنت کیوں بولا جاتا ہے بھائی جان کیوںکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پیڑ ہیں پودے پہاڑ ہیں سب کچھ ہے وہاں پہ دیکھو وہاں پہ بھی پیڑ کاٹےتے ہیں کاٹتے ہیں لوگ لیکن وہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگ پیڑ لگاتے نہیں ہے بھائی جان
لگاتے ہیں
جی جی بس چلا کہ پیڑ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمی پیڑوں کی کمی نہیں تھی اور س فریش سب فریش ملتا ہے وہاں پہ اسی لیے اسی لیے تو اس لیے تو وہاں کیوں نام لیا جاتا ہے وہاں پہ کشمیر کو کی جنت ہے اسی لیے ہماش گل ماشاء اللہ جناب کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دلی میں تو نرق ہی نرق سے بھی بدتے بھائی کتنی گرمی کیونکہ یہاں جی جی بھائی جان کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کل نا بھائی جان کیا میں آپ کو کیا بولوں کہ کہ جو ا سی ہے نا ٹھنڈی ہوا دیتا ہے آپ کے وہاں تو ٹھنڈی دیتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں ا س کسی بھی گرم ہوا ہی دیتا ہے
نہ وہ تو دینا ہے بھائی جان کیونکہ ٹیمپریچر ہی اتنا زیادہ ہے دلی میں
جی جی بھائی جان کی دیکو سو پہ تو پانی ابلتا ہے بھائی ج یہاں پ ا آدھا ہو جاتا ہے بھ جان کی انسان کو تو ابلنا ہی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی ہے
اور دیکھو بھائی جان جی آپ ا ہ گے کہ تو وہاں کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ہمیشہ پ تندرست کیوں ہوتا تنک ی بھائی جان وہاں پہ سب کچھ اپنا ہی ہوتا ہے دیسی مجھے کچھ جیسے کہ سبزیاں سبزیاں دیکھو کچھ بھی دیکھو آپ نیچرل وہاں کا جو بھی ہوتا ہے اپنی کھیتی باڑی کا ہی کرتے یہ نہیں کہ بھائی جان کی شہروں میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی بھائی ج یہاں بھی کھیتی باڑی ہوتی لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کھاد کی جگہ گوبر ڈالتے ہیں
گوبر ڈالتے ہیں نیچرل چیزیں ڈالتے ہیں
جی جی بھائی جا اور شہر کے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یہ گوبر کی جگہ وہ ہار ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی کیمیکل مکس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو کیا میرے ساھ ریئیکشن کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بیاری بیماریاں پھیلتی ہے بھائی جان
ہ بالکل
جی بھائی جان اور بھائی جان کی آپ آپ میرے کو تو بھائی جان پہاڑوں پہ گھومنے کا بہت بڑا شوق ہے بھائی جان کی میں اپنی مطلب میرے کو فرمی نے ٹرپ پہ بھی جاتا ہوں پہاڑوں پہ تو بھائی جان میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ آپ کو پت ہی ہوگا کہ پہاڑوں پہ مطلب روڈ کیسا ہوتا ہے کہ ہاں میرے کول کو جی جی بھائی جان آپ میرے کو بول سکتے ہو بھائی جان کہ میرے کو کون سی گای لینی چاہیے بائک لینی چاہیے جو پہاڑوں کے لیے تھوڑی بیسٹ رہے گی
بھائی جان اگر گاڑی کی بات کرو آپ تو
ہ
مہندرا کی گاڑی کوئی بھی لے لو آپ اسکارپیو تھا اور یہاں
جی جی بھائی جان کے کو کیونکہ میں سنگر اکیلا بنتا ہوں بھائی جان تو میرے کو نا بائیک کا ہی بولو تھوڑا اس کی مجھے اتنی نالج نہیں ہے بائکوں کا تو
بائک آپ ہممالین لے سکتے ہو بلٹ لے سکتے ہو کیونکہ بائک ہیوی ہے نا تھوڑی پاور فل ہے اور روڈ بھی خراب رہتا ہے
جی جی بھائی جان
ہاں ہمالین وہ وہ آپ کا کھانے پینے کا سامان بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ
بہت زیاد نہیں مطلب ٹھیک ٹھاک
ہاں ایک اپنے خود کے لیے مطلب ضرورت حساب سے میرے لیے کمفرٹیبل ہو جائے گی نا بھ جان کیونکہ کیونکہ بہت پریشانی ہوتی ہے بھائی اگر گاڑیاں لے جاؤں گاڑی لوں گا بھائی جان تو آپ کو پتا ہے پہاڑ پہ روڈ کتنی ہوتی ہے کہ اس سے اچھا بائک کی ٹھیک رہے گی
بائک بھی ٹھیک رہےی اور بائک تھوڑا ساب ہیوی ہونی چاہیے
اور بھائی جان کی جتنا ہو سکے نا تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ساتھ انجائے کرو آپ نے بزرا کہتے تھے نا کہ بھائی جان کی جو ٹائم اور موت کا کچھ پتا نہیں ہوتا
پتا نہیں ہوتا بالکل بھائی سان
کیوں کہتے تھے بھٹ ان کو بالکل
آج کل کے لوگ تو
جو بھائی چان آج کل کے لوگ ہوتے ہیں بھائی جان کی جو لڑکے آج بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ سال تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی جان کی موبائل میں ہی گھستے رہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹہ موبائل ہے بھائی جان میں کہنا چاہتا ہوں سچا کہ آپ اگر موبائل سے تھوڑا باہر نکل کے اپنے گھر والوں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کرو کہیں گھومنے جاؤ
ب امی کے ساتھ بیٹھو
جی بھائی جان کی تھوڑا سا انجوائے تھوڑا سا پہاڑ گھوم لو اچ جگہ گھوم لو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہ مائنڈ فریش ہوتا ہے موبائل سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی بہت ساری مطلب ایسی چیزیں کہ جو دماغ کا دہیں خراب کرتے تھے سب
بالکل بھائی جان بالکل
کیونکہ بھائی جان موبائل تو کہیں کب بھی دیکھ سکتے ہو لیکن بھائی جان کی جو آپ کے دوست ہیں اگر ایک بار گئے چلے گئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے نا واپس اسی اچھا کہ جتنا ہو سکے اپنی فیملی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو میرا تو یہی ماننا ہے بھائی جناب بااتیوں کا پتہ نہیں
ب جتنا ٹائم ملے اتنا مطلب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو وہ جو آپ کو سیکھ دیں گے وہ لو کیونکہ انہوں نے اپنا اپنی جو زندگی انہوں نے جی ہے انہوں نے اسی میں بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ دیکھا ہے
اور بائی چانس جتنا ہو سکے اپنی ہم ابھی کی ہیلپ کر لیا کرو کھیتی باڑی میں تھوڑا سا کیونکہ جی جی بھائی جان کی ہر ایک کام میں اپنا ہاتھ بٹالو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان کی جو دعائیں ہوتی نا بھائی جہاں کی سب سے جو قیمتی چیز ہے نا اس دنیا میں صرف دع ہے بھائی جان
بالکل بالکل
ماں تو بدعا نہیں دے سکتی لیکن پھر بھی اگر بھائی جانا آپ خوشی خوشی کے ساتھ تھوڑا سا کام کر لو جو ان کی جو دعائی ہوتی نا وہ تو پوری جنت آپ کو دلا دے گی بھائی جان اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں
بالکل بھائی جان بالکل
کہ اگر بھائی جان کہ آپ اللہ کو مانتے ہو کسی کو کسی بھی دھرم کو کوئی مان لیکن سب کا دھرم ایک ہی بات کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری نہیں کر سکتے مطلب کوئی نماز پڑتا ہے کوئی پوجا کرتا ہے بھائی جان اگر آپ اپنی او ابی جو ماں باپ جو بھی ہوتے ان کی مطلب سیوا کیا کرو تو وہ تو پورا وہ اللہ اسی میں خوش ہے بھگوان اسی میں خوش ہے
بالکل بھائی جان اپنی امو ابھی اور بزرگوں کی خدمت کرو جنت
جی جھر
پکی ہے
کا بھ جان اللہ تعالی اسی میں سب کا شکر گزار ہے ہمیں بھی اللہ تعالی کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں سب کے اچھے ماں باپ ہوتے ہیں بھائی جان کوئی ماں باپ کسی کا با نہیں چاہتا
بالکل بائی جان بالکل
ہ اب دیکھو بھائی جان کی یہاں پہ میرے دادو دادو جان نہیں ہے لیکن میں نے اپنے دادو جان کو نہیں دیکھا اور جس کے ہیں بھائی جان کی کوئی کہتا ہے کہ دادو کچھ بولتا ہے تو ایسے کھانے کوھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی وہ ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہوتے
نہیں ہوتے ہیں بالکل بھائی جان ان کو قیمت پتا چلتی ہے نا
جی جی بھائی جان اور بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کہ آپ کے وہاں بھائی جان میرے کو بتا سکتے ہو کہ آپ کے وہاں کیا فیمس ہے جیسے کہ ہمارے یہاں اب میں نے سنا تھا بھائی جان کہ آپ جموں کشمیر کے ہو نا تو آپ کے وہاں اخروٹ ملتے ہیں وہ کاغذی اخروٹ بھائی جان کی میرے کو آپ دلا سکتے ہو
بالکل بائی چانس بالکل دلا سکتے ہیں کیوں نہیں اخروٹ ملتے ہیں یہاں پہ کیسر ملتا ہے یہاں پہ
جی جی بھائی جان کیسر کیسر بھائی جان کیسا ہوگا آپ کے وہاں مطلب کلو کتنے کا ہے مطلب کلو تو بہت مہنگا ہوگا لیکن
کلو تین چار لاکھ تین چار لاکھ تک ہو جاتا ہے کلو
بھائی جان تھوڑا سستا نہیں ہو گیا
سستا نہیں ٹھیک ہی ہے
جی جی ہمیں تو کیسا لینا لیکن اتنا نہیں تو تھوڑا سا
ہاں تھوڑا مطلب جتنا آپ لے پاؤ گے
جی جی بھائی
کوئئی نہ آپ لگاؤ کبھی چکر اپنی ہاں اپنے جموں کشمیر میں آپ لگاؤ کبھی بھی
جی جی ماشاء اللہ بالکل لگائیں گے بھائی جان جنت میں کون نہیں آنا
جنت کی س جنت کی سیر ہو جائے گی آپ کی
بلکل بلکل بھیجا ضرور آئینگے اگر اللتالہ نے چاہا تو اوپر والے نے چاہا تو ضرور ہماں جنت پہ ضرور آئیں گے بھائی جان جی ہمیں تو آنا ہے بھائی جان ویسے جکہ میرے کو میں چاہ رہا تھا کہیں نہ کہیں پہ جاؤں اس کہا کشمییر ہی آ جاؤں آپ کے وہاں گھوم لو آپ میرے کو ویسے بھی گھما لو گے کوئی تھانی تو آپ گھما لو گے میرے کو ویسے بھی
بالکل بالکل بھائی جان بالکل
اور بھائی جان آپ کے وہاں کوئی آپ کا اپنا بھاگ شھاگ ہے
ہاں ہم ا کا سیب کب گے
جی جی ماشاء اللہ کش کش کشمیر کے سیب آپ نے کھائے ہوں گے ہمارے یہاں تو بھائی جن کیمیکلی ہی والے ملتے ہیں آپ کہاں تو
نہیں نہیں نہیں ہمیں تو ہم نے خالی نیچرلی جو ہے وہیائ
جی جی ماشاء اللہن کشمیر میں سب نیچورلی ملتا ہے بھائی جان ماشاء اللہ
نیچرلی کھا کے تندرستی ملتی ہے انسان کو
جی ماشاء اللہ اس لیے تو کشمیر کے لوگ اتنے گورے چٹے ہوتے ہیں بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
جی جی بھائی ان شاء اللہ شکریہ بھائی آپ سے بات کر کے میرے کو بہت اچھا لگا خدا حافظ
خداظ بائیا خدافظ